ہلو
ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی جناب خیریت سے
الحمد للہ خیریت سے
ہاں بڑی مشکلات کی سی بڑی مشکلات کے بعد یہ کال پوری ہوئی آپ تک پہنچی
ا ہاں
ہضرات ناشتہ پانی ہو گیا
ہاں ناشتہ پانی ہو گیا
کہاں پہ ہو ابھی میڈیکل شاپ پہ یا گھر پہ
ابھی تو میڈیکل شاپ پہ ہے
ہ سننے کی تیاری ہو گئی
ہاں
ہوں اب لوگ بھی سو کے اٹھ گئے ہیں اور آئے ہیں ادھر پارکنگ لاٹ پہ مطلب نیچے آئے ہیں
ہاں
جی س اور بتاؤ ہر طرف دوستوں لوگوں کی خبر اسکول جدے والی خبریں اور اسکول میں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل
اسکول میں کیا ہوگا
ارے کی کی سن لیے سوری کیا کیا سن ہ اسکول کے بارے میں کیا کیا کیا سن رہے تھے بولا مطلب
یہ ہم لوگ کا اسکول کی بس کپی کا اسکول
ہاں ہاں
ہم لوگ کا اسکول ہاں بس کپو میں کیا
ہ کیا ہوا پتا نہیں کیابولے گا لوگ بھی ادھر ہی نیا ہے مطلب بس سوپی ل اسکولے باگ ل
پرتان
ہوں کبھی تو مبل و توبل والا ج برانڈ والا گالو نا
ہاں
وٹیا خطر لگال
ہاں
جی بپا وہی ختر لگا لو جان ہاں ہ ہر سالو سال کا داڑی ماچ ہے اس سو کٹوانے آ گیا میرا یہ نہیں ہے ہی سب ادھر جانے دس منٹ تک بات کرے کے رہے جان تو س سے ارننگ حالانکہ مست بھی س راتی کے کی سمجھو
ہاں ہممر نمبر وال لک بت تو نے
بھیج ج ٹینسن کا لی ہو جائے گا ہو جائے گا ڈال دیے وہ رضا کا ہو گیا تھا کل
ہاں ہو گیا را ج
ہ تب تو اس کا کال چالو ہو گیا ہوگا
ہاں
پورا کیا کیا ہو
پ پت نہیں
تمہارے دن کال ریسیو نہیں کر رہا ہے میرا اسی لیے تم نہ پہلا کال لگائے تھے جماردن کو سیکنڈ لگائے تم کو تم نے ریسیو نہیں کیا ا تو پھر میرا ایک پوائنٹ کاٹ گیا پھر دوبار
مطلب مطلب ریسیو نہیں کرے گا تو پوائنٹ کٹ جائے گا
پوائنٹ نہیں کرتا ہے بٹ مطلب وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا تھے مطلب میرا اور تیرے بیچ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ایک کال کمپلیٹ ہو گیا ایک ایک بار میں پانچ ٹاسک آتا ہے جس میں پانچ ہی پانچ الگ الگ ویکتی کو کال کرنا پڑتا ہے مطلب ایسے تو ٹاسک رہے گا تمرا بتیس
ہاں
لیکن ایک ساتھ وہ ڈالے گا آپ کو پانچ پانچ میں پانچوں الگ الگ بات کرنا پڑے گا مطلب ایک بار کال لگا لے وہ اٹھایا چاہے نہیں اٹھایا لیکن دوبارہ اس کو نہیں لگا سکتا اگر لگا سکتے ہیں تو دو بلیدان دینا پڑے گا پھر تیسرا لگے گا اس کو
مطلب اس کو نہیں دوسرے دوسرے کے پاس لگا سکتے ہیں فون
ہاں پھر دوسرے کے پاس لگا سکتے ہیں اور میکسیمم آپ اردو لینگویج میں دس منٹ تک بات کر سکتے ہیں
تو ہم تو ہندی لینگویج رکھے ہیں تو ہم کو ہندی سے بات کرنا پڑے گا
کس میں
ہم ہندی رکھیں نا اس میں اردو نہیں رکھے
ہ ہندی رکھا ہے
ہاں
تم کو بولے نہیں تھے کہ ہندی خالی نہیں ہے
اس میں تم جہاں بولے تھے کہ وہاں ہم ڈال دیے تھے اردو پھر یہاں میں چیٹ میسج چیٹ میں ہی ہندی دکھ دکھلا رہا ہے
او میسج چیٹ میں ہندی اس لیے ہوتا ہے
ہاں
تاکہ تمہاری جانکاری مطلب جتنی آئے نا سب ہندی میں رہے گا
ادھر مطلب جتنا ہے مطلب تمہارے جو تو پروفائل میں جتنا مطلب دکھے گا سب ہندی میں دکھے گا لیکن آپ کا لینگویج وہاں پہ جو گیا ہے وہ اردو ہی جا رہا ہے
ہاں جیسے کہ مطلب ہم پروفائل ٹس کو پورا کر رہے تھے تب وہاں اردو کا آپشن دیا تھا اردو میں ٹیک مارے
ہاں پروفائل ٹسک میں اردو کا مطلب وہاں پہ اردو دے دیے ہو نا یہاں پہ پروفائل ٹاسک ہے کوئی دقت نہیں یہ ہندی بھی چلے گا ہندی پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہے بس اور تم تو ہندی پڑھنے جان مطلب اردو پڑھنے جانتا ہے اچھے سے
ہاں پڑھنا لکھنا کیا بولنا سحب
آ جاتا ہے نا ہم لوگ نہیں آتا ہے تو ایک ایپ رکھے ہیں
ہاں
ہاں یہ بات اچھا بولیں گے آپ کو تو اور بتاؤ جناب
کیا بتائیں گے
ناشتہ ہو گیا تھا
ہاں ناستاہ ہو گیا
ہاں اسکول اسکول نہیں جا رہا ہے کیال
بلایا تھا تو فون مطلب میسج کر دیا ہے رینو میم کی اسکول آنا ضروری ہے اور کیا کیا جو الیکٹرانک ہارڈ ویئر رکھا ہے ایڈیشنل سبجیکٹ میں
ہاں
اس کو بلایا ہے کہ مطلب آدھار کارڈ کا فوٹو کاپی لے کے آنا ہے تو ہم لوگ نہیں گئے ہیں آج آج جمعہ تھا تو بارش صبح سے ہو رہا ہے ادھر بارش تھی
الیکٹرانک ہارڈ ویئر والا میں
ہاں الیکٹرانک ہارڈ ویئر تم لوگ نہیں رکھے ہم رکھیں اور ہم
ارے ہم ہم لوگ کسی میں نہیں مارے تھے ٹھیک بولا تھا کہ بولا تھا کہ اس میں خالی نہیں ہے تو نہیں رکھ سکتے ہیں
ہاں
دیکھو کیا ہوتا ہے میرا لائف کیا اسی لیے تو نہیں آ گیا ادھر بولےیں چلو مہینے میں دو دن اس چار دن اسکول جائیں گے واہ
کون کون پٹہ میں کون کون ابھی
پٹنہ
پٹن میں کون کون ابھی ہو تمرا چاچا بھی ہے کیا
ہاں ہاں میں انکل ہے اور ایک اور ایک لڑکا ہے پٹنہ یہی جیکسن کے پاس ہے پٹنہ جو جیکسن ہے نا
ہاں
تو سے دو کلو میٹر نزدیک ہے ہوں تو کمرہ اچھا ہے دوست کام سیکھ لو جلدی جلدی فٹافٹ کمپیوٹرورس کمپلیٹ ہے ہم لوگ کا کچھ نہیں ہے یار
وہ کمپیوٹر وال کچھ نہیں کام دے گا
نہیں دے گا کام
نہیں
کیسے
ہم لوگ ابھی دوسرا لائن میں جا رہے ہیں
نہیں تو بھی کبھی ضرورت پڑے نا
ہاں
ڈاکٹروں کو پڑ جاتی ہے جیسے تم ابھی بن رہے ہو بڑا مطلب آگے چل کے تم لیپ ٹاپ وغیرہ لوگے تو کیسے اس کو چلاؤ گے
ہاں وہ تو بات صحیح ہے
جی نہیں کمپیوٹر سیکھنا بہت ضروری ہے آج کل کے گور میں کیونکہ لیپٹاپ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے
ہاں
اور لیپ ٹاپ سے ہر مطلب تمام چیزیں ہوتی ہے ویسے موبائل سے بھی ہو جاتے ہے لیکن لیپ ٹاپ آج کل مطلب لک کے لیے بھی رکھتے ہیں لوگ اور کام بھی کرتے ہیں اسی سے
ہممم
ہاں
ہاں
کیا کر رہا ہے رے تو وائف سے لگ رہا ہے تیرا حسنین
ہاں
فیس میں لگانے کے لیے مطلب اسکن تھوڑا اچھے کے لیے کوئی بتاؤ نہیں یار
سن اسکرین لگا
بویس کے لیے
بوئز کے لیے سنسکرین لگاؤ چہرہ گلو کرے گا
اس میں کوئی دقت نہیں ہوتا ہے
اس میں پمپل نہیں ہوگا اور کریم میں پمپل ہو جاتا ہے
ہاں جیسے ہمالیہ وغیرہ
وہ سب نہیں ہم تم کو یہ بھیجیں گے واٹسپ میں
واٹسیپ میں بھیج دینا اچھا ہم وہی یوز کریں گے ڈارکنیٹ بہت کتنا لگے گا
کم سے کم اتنا یہ چار سو پانچ سو لگے گا
کتنا بڑا رہتا ہے وہ
اب اس کا کوانٹیٹی ہم نہیں دیکھے ہیں دیکھ کے بولیں گے
کہاں پہ ہے یوز کرتا ہے کوئی
ہاں یہ مطلب آڈر آڈر کرنا پڑے گا
اہہہہ ہاں
ہم نہیں کرتے ہیں ابھی اتنا پانچ سو پیسہ کہاں لگا کے
ارے تو اتنا ابھی کہاں اچھا بھیجو پھر دیکھتے ہیں ابھی اتنا مہنگا نہیں جانا ہے
ہاں لیکن یہ مطلب اس سے
پمپل وغیرہ نہیں نکلے گا نا
ہاں
ہاں
اچھا دیکھو تب تو تم کو سب آتا ہوگا فون وغیرہ لینا دینا سب آتا ہے نا سوئی وغیرہ
سب کل تو جمار دن کو کل تو جمار دن کو دی ہیں کل تو جمر دن کو سوئی دی ہیں
کیا ہوا تھا اسکو ٹائیفائڈ
اس کا ٹائیفائڈ جونڈس
ا ہاں تب تو خرچہ ٹھیک ہے ٹھاک ہوگا
ہاں بارہ سو کتنا لگا ہے
بارہ سال کیا
ہمممم
دیکھو کیا ہوتا ہے کب جائے گا وہ بھی کام کرنے پتا نہیں
اہممم
ٹھیک ہے اچھا تو بعد میں کال کرتے ہیں نا
ہاں ٹھیک